السلام علیکم
سلام کیا خال ہے آپ ٹھیک ہو
ٹھیک اچھے سے آپ ٹھیک ہے
ہمد بتاؤ بتاؤ اور تھیک ہو بچے تھیک ہے بڑے تھیک ہے
الحمدلہ میں آپ کا فون اٹھا ہی لیتی ہوں
ہ ضروری بھی اٹھاا سواللہ میں اپ ہی آ رہی خود ہی ریسیو کرنے
اور آپ ٹھیک ہو
شکر الحمد للہ آپ بتاؤ آپ ٹھیک ہو گھر پے سب
بس شکر الحمد للہ آپ سنا آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے ہم بچے وغیرہ سب ٹھیک ہے
الحمد للہ سب ٹھیک اچھے سے کیا کر رہے تھے کیا آپ موسم کا مزہ لے رہے ہو آپ ب
سنا کی چھٹی اور ہو گئی
اور کیا چھٹیاں اور ہو گئی فی الحال ہوں ستاوی تک ہو گئی کس نے کہا نہیں وہ مجھے نہیں پتہ ہے
تو کیا پتا ہے آپ کو آادی ہی نہیں سنتی ہ آپ کو کیا وہی تو بول آپ کس لیے پھر بول رہی ہو ہاں
نہیں مجھے لگا اب وہ پچھلی چھٹی ہوںگا ابھی بول رہے وہ ایکسٹینشن ہو گیا اور یہ کب اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے
یہ ہمیں میرے بھائی جان نے مجھے بھیجا سنیے سکن ہے تو کیپنگ دا سیفٹی اینڈ ویل بگ آف اسٹوڈنٹس ٹیچرس اینڈ دیئر فیملیز ایز آر فار موسٹ پریوریٹی دا سمر وکیشن فار آل گ گورنمنٹ اینڈ ریکوگنائزڈ پرائیوٹ اسکول ان د کشمیر ڈویژن اینڈ ونٹر زون آف جموں ڈویژن از ہئر ب اسٹینڈرڈ اپ ٹو ٹوئنٹی سکس جولائی ٹو تھازینڈ ٹینٹی سکس اسکول ول روپن آن من ڈے ٹو سیونتھ آئی رکوسٹ ایوری ون ٹو اسٹے سیف ریمین
مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ گرمیوں کی چھٹی ہے اب یہ سیلاب کے آنے کی چھٹی
فلیڈ کے اب یہ فلڈ کے ریلیٹڈ چھٹیاں ہیں
چلو ماشاء اللہ ان کے تو نکل پڑے بٹ ہمارے تو لگ گئے ہیں
ہمارے تو لگ گئے ہیں وہی تو
بچوں کی نکل پڑی ہماری لگ کیا کر سکتے ہیں کون ہو آپ اور پانچ چھ دن کرو برداشت کر اور ہو ہ لیکن ابھی کوئی او یشل نوٹس نہیں آفیشلی انہوں نے ڈکلیئر کیا
یہ میرے بھائی جان نے بھیجی ہے نا یہ آفیشیلی ہوگا ہم وہی تو ہے نا یہ سچ مچ انہوں نے ہی بھیجا نا تو یہ آفیشلی ہے اسی لیے میں بول رہی ہوں نا
چلی ہوگا چلو اچھی بات ہے کیا کر سکتے ہیں ان کو سوڈر میں بھی یہی ہو گیا آ سمر میں بھی ایسا ہی پتا نہیں ہے کیا پڑھ پڑھ کے پونک رہے ہیں
وہ ہی نا اب آن لائن کلاسز ہی کرتے نا بڑے بچوں کا
کہاں کر رہے ہیں وہی تو مسئلہ ہے کہاں کر رہے ہیں
وہ اگر وہ کرتے ہیں نا پھر بھی یہ بچے تھوڑا سا ان ٹچ رہتے ہیں نا کیونکہ یہ مانتے ہی نہیں ہے ہمارے بچے تو ٹیوشن بھی نہیں جاتے ہیں
سلپ ہم نے وہی میں آپ کو پوچنے والے تھی ان کو اسٹارٹ کیا تھا نا ہم نے ہم نے خود ہی وہ اسٹاپ کیا ہے نا
تو کیا ہی کروں میں جب مانتے ہی نہیں ہے یہ جانا پھر مجھے چلانا پڑتا تھا چلو اب چلو اب چ ایمان نے اس دن پڑھا
کبھی گیا
نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ایک دن گئی نا پھر ایمان جب یہ یہ بانڈی پورہ گئے تھے نا
اچھا اچھا ہاں
اس دن میں نے بھیجا اس کے بعد تھی نا جب آپ گئی گھر کے بات ہے نا بس بیمار ایمان فیور چڑھا نا ایمان کو پھر اس کے بعد گئے نا وہ بانڈی پورا تو اس کے بعد وہ ایک ایک ہی دن گئی اس کے بعد بھی یہ مان ایک ہی دن گئی تو اس کے اگلے دن مانا ہی نہیں
اچھا آپ کو یہ ٹیچر مت ہے کہ جو گھر ہی آئی رحم مہربانی تو یہ کچھ زیادہ ہی ہاں صحیح بات ہے آپ ایک دھنڈا رکھو پھر یہ کیسے نہیں مانیں گے خود ہی کلاسز دینا کیونکہ پڑھائی بھی ضروری ہے ہاں کیا کر سکتے نہیں اگر آپ آن لائن کلاسز اسکول اسٹارٹ کرتے تو کچھ فرق پڑ سکتا تھا بچے پڑھنے میں تھوڑا یہ ہو جائے جیسے عبد اللہ کو اس کو تو تھا نا آن لائن
وہی ہاں مطلب اور ٹیچر سامنے رہتی نا ان کو وہ بہت تھا ان کو کوشچن پوھتی یہ تھوڑا سا دماغ لڑا سے نہ نہیں پڑھائی بھی کرنی ہے
کرنی ہے صحیح چیز ہے
وہی آج وہ دلاات تھی نا شاید
ہاں ہاں اور کیاھی نا کی پانچ بجے ان کو دیتے ہیں لیکن میں نے لاسٹ بھی نوٹس کیا جب کچھ چھٹیاں بیچ میں ہو گئی نا جب ن اس چیز پتہ نہیں ریلیٹڈ اچھا جب جنگ وار کے ریلیٹڈ کچھ تھا اس ٹائم بھی ان کی آن لائن کلاسز ہوتی تھی اسمان کی کبھی آن لائن کلاس نہیں ہوئی ان کی ہو چییں آن لائن اب وہ اصل میں پرانا اسکول ہے ان کو اب اڈپٹ ہو گیا چز میں بھی اس پ لیے
اب آر پی بھی تو ہے مگر ان کا کچھ نہیں ایسا نہیں ہے آن لائن کا کوئی سس
سسٹم اور ان کو پتا ان کو مجھے لگتا ہے انہوں کبھی ٹرائی بھی کیا ہوگ نا سب بچوں نے اٹینڈ نہیں کیا ہوگا پھر پیرنٹس نے یہ مت کہا ہوگا وہی پیرنٹس نے مت ہی کہا ہوگا کہ نہیں ہمارے بچے چے نہیں مانتے ہیں تو یہ کوئی فائد نہیں ہوتا پھر ٹیچرز
آتے تو وہ کر لیتے جو نہیں کر رہ تو ویسا بھی نہیں کرنا تھا کہ ہاں نہیں ویسا بھی نہیں کرنا تھا پراورٹی بیس پہ نہیں رکھنا تھا فور ایگزامپل کبھی میرے کوئی کام آ گیا ہوگا کیونکہ فون تو بچوں کے پاس نہیں ہے نا فون تو پیرنٹس
پیرنٹس کے پاس صحیح بات ہے
وہی اگر ویسا کچھ کر کہ جو ہو جو کر سکتا تھا وہ لیتے کلاسز جو نہیں کر پاتے تو
ہاں وہ نہیں کرتے صحب ہاں دماغ ما رہتا کی کی اٹینڈینس ہوگی ٹیچر دیکھے گی وہ ڈر رہتا بچوں کو ذہن میں
ذرا کوشن میں ایک ایک کر کے پوچھوں گ ذرا بتاؤ آھا آج کل کر ہونا چاہیے ایک دو بچوں کو بھی اگر بولتی نا ضروری نہیں تھا وہ سب پھر سنانے بیٹھ جاتی ایک دو بچ تہ کے بعد
ذہن میں ہمیں بھی پوچھ سکتے ہیں ہ ہمیں بھی پوچھ سکتے ہیں وہ بھی تیار ہے اپنے حساب سے نہیں وہی آج کل میں اسکول مینجمنٹ بھی بہت ایزی لے رہی ہے ہر چیز کو بچ یہ تو ایسی ہی ہے تو کون بچہ یہاں سے بولے گا کیا ہمیں اٹینڈ کرنا ہے یہ ٹیچر ہی اشٹو لینا چاہیے
ہاں
چلو کیا کر سکتے ہیں اس میں ہم لوگ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں اب یہ ہے کہ بچے مانتے نہیں ہیں بس دوا الحمد للہ آپ بتاؤ بس میں بیٹھی تھی باہر نکلی تھی بچے یہ آئے ہیں یہ آیا ہے تو اسی کے ساتھ بچے باہر نکل
اچھا میں بھی سوچ رہی تھی میں نیچے آؤں مگر میرا فون نا چارج ہی نہیں تھا اب میں میں نے سوچا میں ادھر ہی بیٹھوں تو فون کر لے چارج کر کے پھر نیچے آ جاتی ہوں تو یو جوں ہی میں نے چارج لگایا فون تو اب
تو میں نے کال کی ہوں میں نے یہ کیا کیا ا اب میں باہر ہی تھی کیونکہ یہ دوڑ رہے تھے مجھے مطلب ہمارے سائڈ سے سلپ ہوتی ہے نا اس وجہ سے میں باہر ہی کھڑی تھی تو اب میں لیکن اندر ہی آئی میں نے سوچا میں ایک کال کروں آپ کو
رپی
ہاں بابا نے چائے پی دادی نے بھی چائے پی ا اور دادی گئی ہے اندر وہ مجھے کہہ رہی ہے نکلنی کے ٹائم ہے جارہی ہوں میں تو اللہ کے حوالے میں نے بھی کہا اللہ کے حوالے بیٹھو جاؤ خدا کیا ہاں میں نے بھی اللہ حافظ کیا تھا کہا جاؤ میں نے کہا اس کو شاید لگ رہا ہے مجھے پتا نہیں کہاں جانا ہے
ہوں مجھے نا میں نے روٹی کھائی نا مر گئی مجھے یہ ایسیڈیٹی ہو گئی مت پوچھو ہی مجھے ہوتی ہے نا یہ رو دوائی نہیں کھائی تھی نا آج ہاں مجھے اس روٹی سے میں مرگئی اوپر سے آج ٹماٹر بھی کھائی دال بھی کھائی نا
ہوں ہے تو نیچے ہے دوائی جو میں نے پرسوں دوائی کھائی نا جو نیچے کچن میں تھی وہ بہت اچھی ہے وہ والی نہیں ہے جو وہاں ہوتی ہے وہ کچھ نہیں نہیں نہیں ارے نہیں سٹامک کی دوائی مجھے نہیں پتا وہ کون سی دوائی ہے ادھر وہ نئی دوا ڈوم پیراڈون شاید وہ مجھے پرسوں انسٹنٹ ادھر ہی ہے نا وہ پاپا نے شاید رکھتی ہے وہ پرانی والی اب نہیں ہوتی ہے وہاں گرین کلر والی اب دو
پرانی والی کہاں ہوتی ہے میں نے پرسوں بھی کھائی نا وہ نیکس پرو تھا ادھر میں نے وہ نا اس پڑی الماری میں نکال
ہاں اچھا ٹھیک پھر مت وہی میں نے نام نہیں پڑا میں نے ڈوم پیریڈون دیکھا تو ہاں ہاں گرین کلر کا شاید کہ بسکٹ کلر کا بلو کلر کا ہاں اس سے مجھے بہت جلدی فرق ہو گئی
ہاں ہاں نیکس پرو ہے نا اس کا نام
اچھا اچھا ٹھیک
ہاں اس میں ہے ڈوم پیرے ڈون بھی مگر وہ نیکس پرو ہے اس کا نام وہ پتا نہیں کس نے لایا تھا پر سوچا مجھے تھا پاپا کی دوائی اب ادھر نہیں ہوگی پھر میں نے سارے ڈبے چھانٹ مارے نہیں نہیں میں نے وہ سارے ڈبے چھانٹ مارے وہ جتنے اس میں تھے نا ٹیبلیٹ وہ میں نے ہی کھائے ہیں وہ پتہ نہیں کس نے کس کے لیے لائی تھی کس نے لائی تھی
اچھا اچھا چلو پتہ نہیں لیکن مجھے وہ دوائی میں پر لگیا اچھی تھی وہ دوائی
ہوں نہیں وہ اچھی ہے نیکس
آج کل کامل بھی کمزور ہو گئے ہیں دوائیوں کے بغیر کچھ نہیں انسان ہو سکتا سانس بھی نہیں لے ہے لیکن دوائی کھانی ہے کیا کر سکتے ہیں ہوں اور بتاؤ آپ کے مائکے میں سب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں
شکر پا پا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کہہ رہی تھی ممی اس کو بیک میں بہت پین ہو رہا تھا
کیوں
اب اس کو زیرو ڈال دیا ہے
اچھا کیوں کچھ کام کی وجہ سے کہ کچھ
پتا نہیں کیا بات وہ کرتے رہتے ہیں نا ایکزرشن تو وہ کرتے رہتے ویکنیس بھی آتی ہے نا ان کو تو
اچھا ا چلو اچھے ہیں چلو اللہ صحت دے شفا دے تو کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے
ہاں نہیں وہ اس سے ٹھیک رہتے ہیں شکر الحمد اللہ الحمد اللہ ویکنیس تو آتی ہے اتنے سارے تھراپیز کی موسٹ
وہی نہ وہی پھر تو ہاں ہاں انسان کام نہیں رہے دماغ بھی تھوڑا ڈائوٹیڈ رہتا ہے
ہوں پھر مما نے بولا میں نے اس کو بولا سو جاوہ اس نے مانا ہی نہیں وہ چلے گئے تھے نماز کے لے
اچھا چلو ٹھیک ہے
یہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے اسلام کرنا چاچی ہے چاچی آپ کی چاچی کونسی چلو نا آپ کرو بات
ہیلو ہاں جی اسلام علیکم آپ ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو شہزادی پرنسس کیا کر رہی ہو آپ بھگ بھگ کے کیوں اوپر چلی گئی
میں اس لیے چڑھی کیونکہ مجھے بات کرنی تھی
اچھا مجھ سے بات کرنی تھی کچھ کہنا ہے آپ کو مجھ سے چلو ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ چلو اللہ حافظ ہوں گی اوکے اسلام علیکم
وعلیکم اسلام
کیا بولو